ہیلو ہاں جی سلام و علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں آپ
جی میں بالکل خیریت سے ہوں آپ فرمائیے آپ کیسی ہو
جی ماشاء اللہ ہم بھی بالکل خیریت سے ہیں اور بتائیں کیا ہو رہا ہے
یہاں تو سب خیریت سے ہیں بس کھانا پینا کھا کے بس بیٹھے ہوئے ہیں
جی وہ تو کھانا پینا کا ہی سمے ہو رہا ہے ہمارے گھر بھی کھانا پینا پک ہی رہا ہے بس ہماری امی جان پکا رہی ہے ہم یوحی باہر بیٹھے ہوئے تھے دیکھ تو نہیں ہے موسم تو بڑا سہانا ہو رہا ہے بارش سو رہی ہے
جی بالکل بالکل اور کھانا لائی
جی میرا کھانا پینا تو ہو ہی گیا ہے بس ایسے ہم تو اب بیٹھ کر بچوں کو بتا رہے تھے کہ بچوں کو مطلب پانی ہمارے لیے کتنا زیادہ اہمیت رکھتا ہے بارش گرنا بھی ہمارے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے مطلب پانی جتنا ایسا کوئی چیز ہے نہیں جو ہمارے لیے اہمیت رکھتی ہو
جی جی بالکل ماشاء اللہ بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور ویسے نا آپ کے یہاں پہ موسم کیسا ہو رہا ہے بارش کیسی ہو رہی ہے صبح سے
جی ہمارے یہاں تو دو دن سے لگاتار بارش ہو رہی ہے ایسا لگ رہا ہے کہ بارش بند ہی نہیں ہوگی نہ کپڑے سو پا رہی ہیں ن کچھ ہو رہا ہے بس دو دن سے لگاتار بارش ہی ہوئی جا رہی ہے ایک طرح سے دیکھیں گے ہم تو بارش ہونا اچھا بھی ہے کیونکہ بارش ا تو پھر کسانوں کے کھیتوں میں فصل نہیں ہوگی انہیں بہت ساری تکلیفیں ہوں گی پھر ہم تک اناج نہیں پہنچ پائے گا پر زیادی بارش ہونے کی وجہ سے ان کی فصل بھی خراب ہو سکتی ہے تو بارش ہونا ایک طرح سے اچ اچھا بھی ہے اور ایک طرح سے ہمارے لیے تکلیف بھی مطلب وہ ہمیں تکلیف بھی ہو سکتی ہے اس چیز سے
جی جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور ویسے نا ہمارے یہاں پہ بھی بارش کا موسم ہے آج تو اور ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے مٹی کی اور بارش کے موسم میں نا مٹی کی خوسبو کت کتنی اچھی لگتی کتنی اچھی لگتی ہے بہت سکون دیتی ہے مجھے تو مٹی کی خوسبو
جی بالکل صحیح فرما رہی آپ ایسا ہے آپ دیکھیے پانی تو ہمارے لیے سب سے زیادہ ضروری ہے مطلب ہمارے جیون ہمیں جینے کے لیے جو سب سے ہماری ضروری چیز ہے وہ صرف ہمارے لیے پانی ہی ہے اور پانی اللہ تعالی کی دی ہوئی بہت بڑی نعمت ہے ہماری دنیا میں اگر پانی نہ رہے تو ہم زندہ نہیں رہ پائیں گے ایک طرح سے ہم کھانے کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں پر بنا پانی پیے ہم زندہ بالکل بھی نہیں رہ پائیں گے
جی جی بالکل صحیح فرما رہی ہو جی با جی آپ اب ایسے نا جب پہلی بارش ہوتی ہے نا تو ایک طرف ہریالی پھیل جاتی ہے اور نا موسم بالکل بدل جاتا ہے اور بارش ہو ہی جاتی کتنی بارش ہوتی ہے تو نا کت کتنا اچھا لگتا چاروں طرف کتنی ہریالی چھا جاتی ہے بارش کے موسم میں ا پیڑ پودے بھی نا تازہ اور ہرے بھرے دکھائی دینے لگتے ہیں
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ ایسا ہے کہ بارش ہوتی ہے تو ہر جگہ ہریالی پھیل جاتی ہے اتنی ساری خوبصورت ہو جاتے ہیں پورے مطلب جنگل جھاڑیاں جتنی نہیں رہتی سب ہرے بھرے ہو جاتے ہیں پر زیادہ بارش ہونے کی وجہ سے سے بھی مطلب ایسے ہوتے ہیں کئی جگہ پیڑ گر جاتے ہیں اگر آندھی طوفان زیادہ ہو زیادہ ب زیادہ بارش ہو رہی ہے تو کئی جگہ ایسے ہوتے ہیں کہ جیسے کھیتوں میں کتنا پانی بھر جاتا ہے اس سے فصل خراب ہو جاتی ہے تو بارش ایک اس طرح سے ہمارے لیے بہت اچھا بھی ہے اور زیاادی ہونے کی وجہ سے ہمیں تکلیفیں بھی پہنچاتی ہے
جی جی بالکل بالکل صحیح فرمایا آپ نے اور ویسے تو میں بارش کے موسم میں نا سب سے پہلے ہیلو
جی جی بولیے
تمہیں نا بارش کے موسم میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے
ہمیں بارش کے موسم میں تو سب سے زیادہ پسند ہے کہ مطلب بارش ہوتی ہے اور لوگ مست بیٹھ کر بارش کا نظارہ دیکھتے ہیں یا گرم گرم چائے پکوڑیاں یہ ساری چیزیں بنا کر کھاتے ہیں اور بارش کے موسم میں کیا ہے گرم گرم چیزیں کھانے میں بے حد ہی سکون ملتا ہے اور بارش جیسے ہلکی ہلکی سی بارش ہو رہی ہوتی ہے تو باہر سیر پہ جائیں تھوڑا گھوم کر آئیں تو اس میں تو اور زیادہ مزہ آتا ایسا لتا ہے کتنا اچھا لگتا ہے اس سے
جی بالکل بالکل اور بارش کے دنوں میں نا گرم گرم سموسے اور بھٹٹا کا بھی بہت م بھٹٹا بہت ہی زیادہ مزے دار لگتی ہے اور بارش کا م مزہ نا ان چیزوں کے بنا ادھورا سا لگتا ہے اگر بارش موسم میں ان چیلوں کو ناک کھایے تو
جی بالکل صحیح فرما رہی ہے بارش کے موسم میں تو کتنے سارے پھل آتے ہیں جیسے کہ بھٹا آتا ہے جگہ جگہ بھٹے بک رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہے کہ بہت سارے پھل بہت س اری سبزیاں آتی ہیں الگ الگ طرح کی چیزیں بنتی ہیں لوگوں کے گھروں پہ
جی بالکل بالکل صحیح اور نا لیکن بارش کے نا کچھ نقصان بھی تو ہوتی ہے بارش میں نا جگہ جگہ سڑکوں پر پانی بھر جاتا ہے اور لوگوں کو آنے جانے میں کتنی کٹنائیاں ہوتی ہیں بارش کے موسم میں
بالکل صحیح فرما رہی ہیں اب ایسا ہوتا ہے گاؤں کا تو آپ جانتی ہیں گاؤں میں تو کت اس جگہ روڈ بھی ڈھنگ سے اچھی طرح سے بنے نہیں ہوتے ہیں کئی جگہ تو روڈ ہوتے ہی نہیں وہی مٹی کی جگہیں ہوتی ہے وہیں سے لوگ آتے جاتے ہیں تو وہاں کتنے سارے پانی بھر جاتے ہیں پھر لوگوں کو آنے جانے میں بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہے اسی کی وجہ سے لوگوں کے گھروں تک میں پانی بھر جات ے ہے وہی حال ہمارے شہر کا بھی ہے شہروں میں بھی جگہ جگہ روڈ میں اتنے سارے گڈھے ہیں گڈھوں میں پانی بھر جاتا ہے بارش کا اور اوپر سے جو ندی ندی نالے ہوتے ہیں نالیاں ہوتی ہے گٹر ہوتے ہیں سب کچھ پانی سے بھر جاتا ہے اور ان کا پورا کچڑا اوپر آ جاتا ہے جس سے کہ کیا ہے ہمارے اگل بگل بہت ساری گندگیاں پھیل جاتی ہے تو اسی سے ب چے بیمار پڑتے ہیں یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ بہت گندگی ہونے کی وجہ سے ہم گھر سے باہر نہیں نکل پاتے ہیں تو بارش کی وجہ سے بھی ہمیں بہت ساری تکلیفوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے
جی بالکل بالکل بارش کی وجہ سے نا ٹریفک جام بھی بہت لگ جاتا ہے اور نہ تیز بارش سونے سے نا باڑھ جیسی استتی بھی پیدا ہو جاتی ہے اور نا کسانوں کے لیے تو بارش بہت اہم ہوتی ہے
بالکل صحیح فرما رہی ہیں اب ایسا ہے کسانوں کے لیے بارش بےحد ہی اہم چیز ہے کیونکہ اگر بارش نہیں ہوگی تو ان کے یہاں کی فصل تو ہو ہی نہیں پائے گی اگر بارش کے بغیر کیونکہ پانی کے بغیر تو فصل ہونا بالکل بھی نا ممکن ہے تو اسی لیے بارش ان کے لیے بے حد ہی ایسا ہوتا ہے کہ وہ لوگ خوش ہو جاتے ہیں بارش ہوتی ہے تو پر زیادی بھی نہیں ہونی چاہیے کیونکہ زیادی بارش فصل کو خراب کر دیتی ہے
جی باجی بالکل صحیح فرما رہی ہو آپ اور ویسے کیا تمہیں بچپن کی بارشیں یاد ہے کہ بچپن میں جب بارش ہوتی تھی تو وہ کیسے مزے لیتے تھے بچپن میں
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ بچپن تو اگر ایسے ہم چھوٹے تھے جب بارش ہوتی تھی تو ہم تو خوشی خوشی بارش میں جا کر نہاتے تھے اس میں مستی کرتے تھے کھیلتے تھے تب ہمیں بےحد ہی مطلب بارش تو ہمیں بےحد زیادہ ہی اچھی لگتی تھی بارش ہمیں ابھی بھی اتنی ہی زیادہ پسند ہے پر ایسا ہے کہ بارش کی وجہ سے بہت سارے کام رک جاتے ہیں اور بارش تو ویسے بھی اللہ تعالی کی دی ہوئی بہت بڑی رحمت ہے ہمارے اوپر کہ بارش ہوتی ہے مطلب موسم بدل بارش ہوتی ہے اتنی گرمی کے بعد تھوڑی راحت ملتی ہے ہمیں تھوڑا سکون ملتا بارش کی وجہ سے تو مطلب ایسا ہوتا ہے آسمان سے بارش بدلتی ہے تو سوکھی زمین زندہ ہوجاتی ہے اس میں مطلب ایسا ہوتا ہے زمین میں بھی اتنی گرماہٹ ہو جاتی ہے کہ انہیں بھی بارش کی ضرورت پڑتی ہے
جی بالکل بالکل اور ناں بارش میں ناں بچے جب بھیگتے تھے تو ناں بچپن میں کاغذ کی کشتیاں بنا کر پانی میں چلاتے تھے اور بہت زیادہ کھیلتے تھے ہم بھی ناں دوستوں کے ساتھ میں بارش میں فٹ بال کھیلتے تھی میں بھی بہت مزہ آتا تھا مجھے تو
بالکل صحیح فرما رہی ہیں آپ بارش کی وجہ سے تو ایسا ہوتا ہے چاروں طرف تازگی ہو جاتی ہے سارے پت تے بارش کی وجہ ایک دم ہرے بھرے ہو جاتے ہیں پیڑوں کے اور بارش صرف انسانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ جانوروں پرندوں اور تمام تمام لوگ ایسے ہیں جن کے لیے بارش اتنی ہی زیادہ رحمت رکھتی ہے پر ایسے کہ جیسے کنویں ہوتے گرمی کے موسم میں کنویں ایک دم سوکھ جاتے ہیں کئی ندیاں کئی نالے ایک دم سوکھ جاتے ہیں تو بارش کی وجہ سے وہ پھر سے ہرے بھرے ہو جاتے ہیں
جی جی انشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا
ضروری ہے ہی ویسے بھی اگر کھیتی کسانی مطلب کسانوں کو کی بارش کا تو بہت ہی بےصبری سے انتظار رہتا ہے اگر بارش نہ ہوئی تو پھر تو ان کی فصل ہوگی ہی نہیں بالکل بھی
جی اور لیکن آج کل آپ نے ایک اور چیز دیکھی ہے کہ جو لوگ ہے ناں تو بارش میں بھیگنے سے زیادہ موبائل فون سے تصویریں لینے میں ویست زیادہ رہتے ہیں اور پہلے لوگوں کو سوق تھا لیکن آج کے لوگوں کو تو بس بارش ہوئی کہیں سیلفی لے رہے ہیں کہیں کچھ کر رہے ہیں کچھ نہ کچھ نیا کر تے رہتے ہیں
مطلب آج کل کے لوگوں کو ایسا ہے کہ ان کو ساری چیزیں مطلب ایک یادگار کی طرح بنا کر یاد بنا کر اپ اپنے ساتھ رکھنا ہے اسی لیے وے لوگ آج کل کے لوگ ہر چیزوں کی تصویریں لی تے ہیں تاکہ کل کو اگر مطلب کچھ رہے تو وہ اپنے ساتھ ان یادوں کو رکھ سکے اسی وجہ سے بارش ہمارے لیے ایک طرح سے بہت اچھی بھی چیز ہے اور کبھی کبھی ہمارےا تکلیفیں بھی لے آتی ہے بلکہ ہمیں بارش تو ویسے بہت زیادہ ہی پھر سنڈے
جی جی انشاء اللہ بالکل صحیح فرمایا آپ باجی آپ نے مجھے نا بارش اس کے بارے میں آپ سے گفتگو کر کے بہت اچھا لگا
ہمیں بھی اب سے گفتگو کر کے بےحد ہی اچھا لگا اللہ حافظ
جی خدا حافظ